وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
بولیے نا بھائی جان کیا حال چال ہے
ٹھیک ہے آپ نے کہیے
ہ ب جن بییرا سب ٹھیک ہے کھانا کھا لیے بھائی جان
کا لیے آپ کھا لیے
جی بھائی جانام ابھی خار ہے
چلیے کیا کیا کھائے ہیں
کائے بھائی ج چاول تھا دال تھا سبزی تھا چنا کا اس کے بعد آم کا سبزی تھا بھائی جان کچا آم کا کھیت کا کچا آم تھا بھائی جان اور اس کے بعد چٹنی تھا آم ہی کا یہی سب تھا بھائی جان
چلیے ٹھیک ہم ک ہیں چاول دال سبزی آم کا چٹنی بس اتنا ہی
وہ بھائی جان ابھی تو ہمارے ہی جیسا کھائے آدھا سے زیادہ کھانا کیا بھائی جان
ہوں سی کیا
پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے
ہاں پڑھائی بالکل ٹھیک چل رہی ہے
بڑیا سے پرڑھائی ہو ہے بھائی ج
آپ کرے پھائی
جی بھائی جان میرا بھی پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے امی جانا ابو جان لوگ ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں سب خیریت ہے آپ آپ بولیے
میرے یہاں بھی سب خیریت ہے موسم کیسا ہے بھائی جان وہاں پہ
موسم تو گرمی زیادہ پڑ رہی ہے یہاں آپ کا یہاں کیا ہے
ہاں بھائی یہاں پہ کافی گرمی پڑ رہی ہے صبح میں اور رات کو تو ٹھیک ہے
چلیے ٹھیک ہے چلیے آپ وہ گیم کھیلنا پسند ہے بھائی گیم کھیلنا پسند ایک گیم
ہاں بھائی جانو ہمیں بھی کھیل تو پسند ہے گیم بھی پسند ہے لیکن زیادہ نہیں کھیلتے بھائی ن زیادہ کھیلنے سے ہمارے آنکھ درد کرنے لگتا تی اس لیے نہیں کل
شریر ٹھیک ہے کیا کیا گیم کھیلتے ہیں
جیسے تو ہم کافی گیم کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں بھائی جان شطرنج کھیلتے بیٹ بال کھیلتے گلی ڈنڈا کھیلتے بیڈمنٹن کھیلتے کافی گیم کھیل لیتے بھائی جان ادھکتم آدھے سے زیادہ گیم کھیل جاتا ہیں آن لائن میں بھی کافی گیم کھیل لیتے ہیں بھائی جان آپ کو ویسے پسند ہے بھائی جان
ہاں
آپ کیا کیا کھیلتے ہیں بھائی جان
ہم کھیلتے ہیں گیم فری فائر
او بھائی جان اور بتائیے بھائی جان کھانا بنانے آ جاتا کیا کیا ہوناا ہے
آج بنا ہے چاول دال گھیورا کا سبزی اور آم کا چٹنی یہی
مانساہاری بوجن پسند ہے کہ نہیں بھائی جان آپ کو
پسند ہے ہے تھوڑا ماترا میں
زیادہ منساہاری پش اندر کہ زیادہ س
زیادہ تو خاص کا شاکاہاری پسند ہے لیکن پروٹین ہیلتھ کے لیے ہم تھوڑا مانساہاری کھاتے ہیں
جی بھائی جان اور شاکاہاری میں بھائی جان کافی اچھا چیز ہوتا ہے اور کافی سوادشٹ بھی لگتا ہے نا بھائی جان
ہاں صحی کہہ رہے ہیں آپ شاکاہاری میں سب سبزی بیسٹ بڑھیا رہتا ہے جیسے پالک کا سبزی گھیورا کا ہو گیا جگنی ہو گیا لوکی کا ہو گیا سب فائدے مند ہوتا ہے شریر کے لیے
پالک پراٹھا بنایا بھائی
نہیں ہم تو ابھی تک نہیں بنائے لیکن امی جان بنائی ہے
کھا ہے بھائی جان اچھا لگتا ہے آپ کو
ہاں اچھا لگتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے پکوڑا کھائے ہیں بہت اچھا لگتا ہے
ہاں بھائی جان ہماں پالک کچی کھائے بھائی جان ہرا کلر کا ہوتا ہے جیسے سامان کو چ کھائے بھائی جان
ہاں کھائے ہیں
ہاں گھومنا چلنا ہے بھائی جان کیااں
ہاں چلیں گے گھومنے آدھا گھنٹہ میں چلیں گے
ہاں بھائی جان ویسے اس بار عید کا پرو اچھا گیا تھا بھائی جان آپ کا
ہاں بہت اچھا گیا تھا آپ کا کیسا گیا تھا
جی بھائی جان ہمارا تو کافی اچھا گ تھا ہے ویسے آپ کو عید ملی تھی یا دیے تھے بھائی جان
عید ہم کو ملی تھی
آپ سب سے چھوٹے ہیں کیا
ہاں سب سے چھوٹے ہیں ہم
چلیے تو اچھی بات ہے تو آپ کو او اور بتائیے بھائی جان ان کا پڑھائی لکھائی سب ٹھیک ہے اور وہ لوگ سب ٹھیک ہے بہن اب
ہاں ایک کا تو شادی ہو گیا ہے ایک ہم سے بڑی ہے تو یہاں نہیں رہتی ہے ماما کہ وہاں رہتی
اور بتائیے کہ ویسے آپ کو فری سمے میں کیا پسند ہے
فری سمے میں یہی کہ ہم بکس پڑھتے ہیں یا تھوڑا ٹہلتے ہیں ٹہلنے چلے جاتے یا گیم وم کھیلتے ہیں بس یہی
اا ہم بھی فری سمے میں ہم کتابیں پڑھتے تے بھائی جان بڑے بڑے ارتھ شاستریوں کا یہی سب پسند اور کیا اور یہی سب کرتے ہیں
س اچچھی بات تو چل اب مارکیٹ چلیے گا بازار چلیے گا بازار
ن بول
بس چھ بجے
ابھی پانچ بجے ہیں نا بھائی جان
ہاں چھ بجے سے
چلیں گا
اور بتائیے
اور آپ ہاں بھائی جان وہ لوگ بالکل بالکل ٹھیک ہے سب خھریے تھے بجن
آپ اچار کھاتے ہیں اچار آپ کے گھر کون کون سا آچار لگا ہے
آم کا چار وقت ہے ب ج ہمیشہ
ہ وہ اچھا بس صحی ہے
اس کے بعد بھائی جان ایک لال مرچی کا چارہ وہ لگتا ہے ایک اور آتا ہے بھائی جان سرکا کا اچار ہوتا ہے لال مرچی کو چھوٹا چھوٹا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے املی میں ڈال کر اور سرکا ڈال کر بنایا جاتا ہے بھائی جان وہ چیز بنتا ہے پھر امڑا کا اچار بند خ جائے پھر کبھی کبار کٹحل کا اچار یہی سب کا بنتا ہے بھ اور بھی کئی طرح کے بنتا ہماری نانی تو آم کا کھٹٹا مٹھا ا چاار بناتیے چینی ڈال
اچھا آولا کہاںچ آکھا آولہ کا تھا
ہاں بھائی جان بنتا تو ہے لیکن ہم کو اچھا نہیں لگتا
چلی اور بتائیے پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
ہوں ٹھیک ہی چل رہا ہے بھائی جان دن بھر میں قریب چار گھنٹہ تو پڑھائی کر لیتے ہیں بھ جان
چلیے بھائی لائبریری جائیے گا تو ہم بھی کہیے گا بھائی جان ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ
اب تو بھائی جان میرا ختم ہونے والا ہے دس دن اور ہوگا شاید ہاں بھائی جان دس دن اور ہے ایک تاریخ کو لیا تھا تو بیس تاریخ تو آج ہو گیا ہے بھائی جان دس دن اور ہے تو دس دن کے لیے آپ کو ہم کیا کہ
چلیے چھوڑیے وہ سب اور بتائیے
ہاں آپ اپنا ن بتے ن مے کیا کرڈر ہے
ہم تو یہیں خالی بیٹھے تھے تو سوچے آپ سے تھوڑا بات کر لیں
گھومنے کا من کر رہا ہے کہ نہیں بھائی جان
بالکل اتنا گرمی میں کیا کہیں آپ کو من تو کرا کہیں گھومنے چلے جائے کشمیر یا منالی شملہ گھوم کے آیا جائے چلیے ابھی
ہاں بھائی چلیں گا لیکن دقت یہ ہے بھائی جان کے وہاں پہ جائیے گا نا تو من کرے گا کہ کاش تھوڑا گرم والا موسم میں چل جائے کیا
ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ جکرے ہوں ہ چلیے ٹھیک ہے اور بتائیے باغیچہ آپ کا اب کیسا ہے
ٹھیک ہے بھائی جان بغیچہ میں آم بھی پڑا ہوا ہے ویسے اس بار بکرعید میں آپ کو کار ہےنا بائ جا
اس بار بقرعید میں تو ہم گھر ہی پہ امی ابو کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ بقرعید منانے کے سوچ رہے ہیں
تو آئیے گا بھائی جان گھر پہ
چلیے ٹھیک ہے آئیں گے مصروف
کھانا بنانے آ جاتا ہے آپ کو بڑھیا سے
ہاں بالکل ہاں آ جاتا
ہم تو کبھی ہمیں بھی کھلائیے اپنے ہاتھوں کا
شرو ہوا آئیے کابھی مشروف ہوتا ہمارے گھر
ہاں شام کو گھومنے کا پلان بنایا جائے کیا بھائیائی
ہاں وہی تو ہم سوچ رہے تھے چلیے شام کو گھومنے ادھر بیچتی ندی کے بیچ ب
کائے جا بھ جان
ہاں ضرور ہم آئے چھ بجے تک ہم آ جائیں گے آپ کے گھر
جان ابھی تو ساھے پانچ چھو رہے اب آدھا گھنٹہم ہے ہمارے پس نا بھائی
ہاں ابھی ساھے پانچ ہو رہا ہے آج آدھا گھنٹہ بعد ہم آ جائیں گے
ایسے اس بار بکریید کی بازار سے سامان خرید لیے بھائی
نہیں ابھی تک تو نہیں سوچ رہے تیار سامان خریدنے کے لیے ایک ساتھ چلیے گا دونوں ساتھ
چلا جائے گا بھائی جان بقرریید ستائیس نا تو تیئیس چوبیس کو چلا جائے گا اچھے سے پورا مارکیٹنگ کیا جائے گا بھائی جان پورا بازار گھوما جائے گا اور پورا سامان دیکھ اک خلید آیا جائے گا کیا بھائی ج
ہاں صی کیا ہے
اور وہاں کا موسم کس طرح ہے بھائی جان
یہاں کا موسم کیا کہیں ہم آپ کو گرمی تو بہت ادک پڑ رہی ہے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کیا کہیں پورا پسینہ سے د کیلا ہو گیا ہے
ہم بھی بھائی جان کافی پسینہ پڑ رہا ہے بھائی جان اور چھت پہ تو اور گرمی ہے نا بھائی جان
ہوں چھت پہ تو نکلنا مشکل ہو گیا ہے
جتنا گرمی ہے بھائی جان ابھی اتنا ہی رات کو اچھا رہتا ہے رات کو اتنا اچھا ہا بہ رہا ہے بھائی جانب کیا بتا
کیا کہے چھت پہ سوتنے کا مزہ ہی کیا کچھ الگ ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رات کو بہتی ہے بہت اچھا لگتا ہے سونے میں
و نہیں ٹھنڈی کا موسم
مجھے تو آئی تھنک دونوں ہی پسند ہیں لیکن میڈیم موسم تھوڑا میڈیم ہونا
ہم کو تو بھائی جان تھوڑا ٹھنڈی کا موسم کچھ زیادہ پسند ہے ٹھنڈی کا موسم بہت سہانا ہوتا ہے بھائی ج آرام سے نہیں بھی کچھ سمے کرو تو آرام سے کمبل میں بیٹھنا ہے کیا بھائی جان
ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن گرمی بر راش
ہاں لیکن گرمی میں دقت یہ ہوتا ہے کہ گرمی لگے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے ٹھنڈے میں اب ٹھنڈا برداشت کر سکتے ہیں کیا بھائی جان
ہاں بھائی صحی کہہ رہے ہیں
اور بتائیے بھائی جان کی کیا اس مہینے میں گھومنے چلنا ہے کہ نہیں
وہی تو ہم سوچ رہے ہیں آپ بتائیے نا کب آپ مصروف ہیں
ہم تو کہے تو بھائی جان چلا جائے گا گرمی کا چھٹی ہو رہا ہے تب چلا جائے گا اور اس بقرید میں آیا آ آئیے آپ تو ہم سے مل لیجیے گا بھائی جان کیا
ہاں ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں چلیے آپ کو بک بک پڑھنا پسند ہے آپ کو بک ہاں ہاں کتاب پڑھنا مجھے بھی بہت پسند ہے چلیے کون کون سا
ٹھیک ٹھیک ہے بھائی دھیان رکھتے ہیں
چلیے ٹھیک ہے
اور امی جان ابو جن کا خیال رکھیے گا بھائی جان ٹھیک
جی
ٹھیک ہے اللہ حافز بھائی جا کاٹی ا ت
ہفس